السلام ععلیکم وورحمۃ اللہ وعلیکم السلام سب ٹھیک گفتگو کریں تو حال چال پوچھنے میں کیا وقت ز ہے جی نہیں وہ بات نہیں ہے وہ تو پوچھ لیا
ہ اچھا بولو بولو
تو نام کیا ہے آپ کا جی میرا نام شاہد ہے جی بہتر تو مسٹر شاہد دوست کے بارے میں کیا بولنا چاہیں گے کچھ آپ کا نظریہ
دیکھو
دوست ایک ایسی نعمت ہوتی ہے جو ہماری زندگی میں کوئی خونی رشتہ نہیں رکھتا جی بلکہ ہمارے احساسات جذبات بھروسے کے بنا پر ہی رشتہ چاہیں ہوتا بالکل
ج ایک اچھا دوست ہماری زندگی میں ایک بہت ہی مثبت کردار اب ادا کرتا ہے
بالکل
جی جی
اور ہم چنتے ہیں اس رشتے کو نہ کہ یہ خون وغیرہ کا ہوتا ہے جی جی ہم چنتے ہیں اس رشتے کو ایک انسان کے اچھے دوست ایک اس انسان کو وہ بھی اچھا بناتے ہیں جیسے انسان کا دوستوں کا دائرہ ہوگا انسان بھی ویسا ہی ہوگا بالکل
جی جی
صحی بات ہے اور بتائی آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں دوستی کے بارے میں یہ تو نظریے پہ ڈپینڈ یہ نظریے پر رکھتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے بالکل کہ جیسے کہ کوئی جو ہوتا ہے اس کے لیے دوست بھی کچھ معنی نہیں رکھتا کیونکہ اسے کبھی وہ لگتا نہیں ہے کہ کوئی بھی بھروسے کے لائق ہے اعتماد کے لائق ہے جی بالکل تو کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ یا جس کا جو ہے اچھا رہا ہوتا ہے ایکسپیرنس کہ نہیں جس کے دوست بڑے اچھے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ پرسکون محسوس کرتے ہیں یا اپنے دل کی بات میں کسی بھی طریقے سے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں جی وقت کے بارے میں ابھی کیا رہاے انسان کو وقت کا استعمال کیسے کر وقت کا استعمال تو نہایت ہی بہت ذہانت سے کرنا چاہیے ہر ایک انسان کو کیونکہ وقت کو کا ہم جیسا استعمال کریں گے وقت بھی ہمیں وہی واپس دے گا ہم وقت کی قدر کریں گے تو میں کہہ رہا ہوں وقتضاع نہیں کرنا بالکل نہیں کرنا چاہیے ایک ایک لمحہ بڑا ہی سوچ کے استعمال کرنا چاہیے کہ جی صحیح فرمایا آپ نے جی ہاں جیسے کہ ہر کام اپنے وقت پہ کر لینا چاہیے جو مناسب وقت ہو جو کام ہمیں مناسب وقت میں کرنا چاہیے ہمیں وہ بعد ہر ا لام ہر سوچ کہ ہی گزارنا چاہیے ل استعمال کرنا چاہیے کہ اچ آپ کس سبجیکٹ کے کس یونیورسٹی کے کس کالج کے ش گرد جی میں گورنمنٹ ڈگری کالج پامپور سے میں نے گریجویشن کی ہوئی ہے
اچھا
بالکل اردو میں ماشاء اللہ تو اچھی بات ہے ج ٹھیک ٹھیک تو شاہ صاحب جی جی جی پوچھے آپ ہوں تو جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا رول جو ہے ہماری زندگی میں بہت ہے نہایت کردار کر رہا ہے یہ ابھی
بالکل بالکل جی
جی جی بالکل آپ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں
دیکھیے ڈجٹل ٹیکنالوجی محظ ای چھوٹا دائرہ نہیں ہے یہ ایک بہت وسیع بہت بڑا دائرہ ہے جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس انٹرنیٹ جو آج کل کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوئے
یوز کر د ہیں جی تو اس سے کیا ہوا ہمارے پاس دنیا بھر ملک بھر کے دنیا کے کونے کونے سے معلومات حاصل ہوتی ہے جی نا ہاں بالکل
آپ گھر میں بیٹھو اور دنیا کی معلومات آپ تک پہنچ جائے گی ایک کلک میں ہے نا دوسری بات یہ کہ آپ کے جو دور دراز کے رشتتے دار ہیں
جی جن سے آپ کو ملنے کے لیے مہینوں کا سفر طے کرنا پڑتا تھا دنوں کا سفر طے کرنا تو وہ بس کیا لمبوں میں ہو جاتا ہے بالکل
ہے نا
تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ اچھا بھی ہے آپ آپ اس کی برائیوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی برائی بھی لائک خرابی بھی
خرابی اس میں بھی چند خراب ہے خرابیاں بھی ہے جیسے کہ پرائیویسی کا خطرہ ہوتا ہے جو انٹرنیٹ یوز کرنے والا ان کی پرائیویسی چوری ہو جاتی ہے سائبر کرائم بڑھ رہے ہیں ہیکرس ہے آئیڈن کی چوری ہو جاتی ہے جس سے اس سے کئی نقصانات بھی ہوتے ہیں
لیکن اگر
اگر ہم اجتماعی طور پر دیکھیں گے نا تو اس کا بہت بڑا فائدہ جی بالکل
تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ ہمیں چھوٹے بچوں کو یہ گیجٹس دے کے ہم کیا اچھا کر رہے ہیں
اسکیل اسکیل متعلق تو مختلف رائے ملتی ہے دیکھو پہلی رائے بچوں کو اگر ہمیں الیکٹرانک گیجٹس دیں گے تو اچھا نہیں رہتا ہے بچپن میں ان کا دماغ اتنا شارپ نہیں بنتا ہے اس کے فرک اگر ہم ان کو کچھ برین ٹیکنیک سکھائیں گے کوئی وسی چیزیں پزل سالو کرنے کے لیے دیں گے
وہ ان پر نربھر ہو جاتے ہیں جس سے ان کا ذہن بھی ایک
اچھی سطح پر پہنچ جاتا ہے تو دوسرے نظرے سے دیکھیں گے نا ہم تو ماڈرن زمانہ ہے ایک چھوٹے بچے کو چھوٹی عمر سے ہی اس زمانے کے متعلق روشناس کرانا پڑتا ہے جس کے لیے ہمیں ان گیجٹس کی ضرورت پڑتی ہے جی جی
جی آپ نے بہت ہی اچھے سے یہ بتایا آپ بتائ
ہ شوراب بہت ہے ہیں نا جی تو آپ کس شاعر سے متاثر ہوئی ہے میں فیض سے بہت متاثر ہوں ان کی شاعری مجھے بڑی پیاری لگتی ہے جی بالکل بات ہے ہاں جی تو ان کا کوئی اشارہنے آپکی ذہن میں ہے ابھی تو مجھے یاد نہیں ہے جی آپکو یاد نہی ہے جی کیونکہ گرمی کی وجہ سے دماغ بہت کم استعمال کر ہو زیادہ تر تو سویا رہتا ہے دماغی گرمی میں ہ ابھی تو چھٹیاں بھی نہیں دے رہے نا بالکل چھوٹے بچوں کو تو تب بھی مل گئی ہے اب چھٹیاں تو ابھی ابھی ہمیں نہیں ملی
ٹھیک ٹھیک ٹھیک
ہاں جی اسی وجہ سے پر انسان کی زندگی میں مشکلات تو آتی ہی ہے
جی جی آپ
آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے جی اللہ کا کرم ہے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
جی بڑھیا بڑھیا بڑھیا اچھا پتا ہے آج کیا کرنا چاہیے گرمی پڑ رہی ہے نا تو انسان کو مسلسل پانی پانی پینا چاہیں ڈیہائیڈریشن بہت ہوتی ہے
بالکل
تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے مسلسل پانی پینا چاہیے ٹھیک ہے
جی سمجھ گئے نا جی جی
جی بالکل
بالکل بالکل اور آپ بتائیے کچھ خاص اپنی زندگی کے بارے میں اپنے تنظریم کے بارے اس پہ تو ایک طویل مدت لگ جائیں گی تو ابھی کے لیے رہنے دیتے ہیں ہم وہ بہرحال آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں ے آپ کا م می بات جی تو میں یہ پوچھ رہا تھا جی کہ آپ ابھی کہاں پر درج ہیں کون سی یونیورسٹی میں تھا اس جی ابھی تو میں کہیں پہ درج نہیں ہوں میں انٹرنس انشاء اللہ دینے والی ہوں ہم کوالیفائی ہوتا ہے تو کشمیر یونیورسٹی میں کشیر جی تو منے جی بالکل اچھی بات ہے تو پڑھو انٹرنس کے لیے تو وہی اب انٹرنس کے لیے ہم پڑھیں گے تو
ہوں ہ
کو ہماری شھکامنیں آپ کے لیے ج آپ کا بہت شکریہلہ اچھے سے پاس ہو جاؤ اچھے سے اپنے اگزام کلیئر کرو عنی آپ کے لیے بھی دعا ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ تعالی صحت خوشی رزق حلال علم نافیا اور کامیابی زندگی عطا فرمائے
چل رہ ہ
و اللہ حافظ ب آگے کرتے ہیں بات
اچھا